السلام علیکم رحمۃ اللہ
وعلیکم السلامورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آب ٹھیک ہو
اللہ تعالا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
آپ آ جائؤیں گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے امی وہ سب ٹھیک ہے
ہاں بائی چانس شکر ہے اللہ تعالا کا میرے گھر پہ بھی سے بھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے ہو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے کھانا کھا لیا میں آج باہر ہی تھا مارکیٹ میں کچھ سبزیاں وغیرہ لانی تھی لیکن میں نے کیا دیکھا آج کے آج جو لوگ ہیں وہ مطلب میرا ہی ہمسا ایک تھا اس کو ب لانے کا سبزی اس نے اتنی سبزی لی نہیں مطلب دس دن کے دس دن کے لیے سبز لی پتا ہی یہ کیا کرتے ہیں لات ہیں نا دس دن کے لیے سبزی پھر جو مطلب تھوڑا کھاتے ہیں باقی ضائع کرتے ج
ہاں بھجن تو یہ تو بہت ہی اچھی بات مطلب کہ بری بات ہے کہ اللہ تعالا کی بہت ہی مطلب کہ بڑی نعمت ہے ہم روزانہ مطلب کہ ناشتہ لنچ اور ڈنر کرتے ہیں اور اکثر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں تو کبھی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں کبھی ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں اور کبھی فریج میں رکھا ہوا کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ سب فوڈ ویسٹیج کی مثال ہیں میرے بھائی تو فڈ ویسٹیج کا مطلب ہے ایسا کھانا جو انسان کے کھانے کے لیے تیار ہو لیکن اسے کھایا نہ جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو آج دنیا بھر میں فوڈ ویسٹیج کا بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل بھائی جناب ج بالکل درست بات فرمائی میں بہت سہمت ہو آپ سے بھائی ب جائے اسی کی ساتھ اگر ہم دیکھیں گے فوڈ ویسٹیج یعنی جو کھانا کا ضائع آپ نے بولا ہونا آج کے دور میں مجھے لگتا ہے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے دنیا بھر میں ہر روز لاکھوں ٹن کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے جب کروڑ لوگ جو بھوک اور غز غزہ کی کمی سے کمی سے مطلب مر جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے اسلام میں بھی جو ہے ہمیں ا جو ہے غذا غذہ کو ضائع کرنے پہ بہت زیادہ پابندی ت دی گئی ہے اگر ہر شخص صرف اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لے اور بچا وہا کھانا صحیح طریقے سے استعمال کرے تو فوڈ ویسٹیج میں بہت کمی آ سکتی
ہاں بھائی جان تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب کہ فوڈ ویسٹیج گھروں میں بھی مطلب کہ ہوتی ہے ہوٹلس میں بھی ہوتی ہے ریسٹورینٹ میں بھی ہوتی ہے اور مطلب کہ کہ شادیوں میں بھی تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشنس میں اتنا زیادہ کھانا تیار کیا جاتا ہے کہ مطلب کہ آدھے سے آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے اور آخر میں مطلب کہ پھینک دیا جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ فوڈ ویسٹیج کے اثرات کیا ہے میرے بھائی جان تو سب سے پہلا اثر ہے بھوک اور غربت پر پڑتا ہے تو جب کھانا ضائع ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا جو اس کی مطلب کہ سخت ضرورت رکھتے ہیں تو دنیا میں بہت سے بچے اور بزرگ ایسے ہیں جو وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں میرے بھائی جان تو دوسرا اثر مطلب کہ معاشی نقصان ہے تو کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے ہی لگ کسان محنت کرتا ہے بیج لگاتا ہے اور پانی استعمال کرتا ہے اور پھر فصلیں تیار ہوتی ہے جب وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے تو سارا تو ساری محنت اور پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان ہم نے بالکل درست بات فرمائی اسی طرح اگر ہم دھیں گے کچھ ویسٹج جو ہے یہ بھی میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ نقصانات بہت زیادہ سارے ہیں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جب کھانا ضائع ہوتا ہے تو پانی بجلی محنت اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے جو اس کھانے کو تیار کرنے میں لگا لگا تھا مطلب ہم گیس پہ جو آپ اپنا کھانا بناتے ہیں یا بجلی پہ بھی بناتے ہیں جب وہ ضائع ہوگا تو گیس آٹومیٹیکلی وہ ضائع ہو گیا نا مطلب بجلی اسی طرح دوسرے جب کھانا جو جو شادی وغیرہ وغیرہ میں بھی آپ نے کبھی اچھی بات بولی شادی وغیرہ میں بھی اگر ہم دیکھ سکتے ہے نا ہم جب وہ جو سب کھاتے ہیں اس میں ہم کھانا بانٹتے ہیں پھر لاسٹ میں کیا ہوتا تا ہے کہ آدھا اسی میں رہتا ہے پھر وہ ہم ضائع کرتے ہیں
آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو پانی کی بربادی بھی ہوتی ہے اس سے تو ہر کھانے کی کی چیزوں کو اگانے کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم کھانا پھینک دیتے ہیں تو اصل میں مطلب کہہ ہم اس پانی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں تو جو اس کھانے کو تیار کرنے میں لگتا تھا تو چوتھا اور اثر ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹ پر ہوتا ہے تو جب شدا کھانا گار بیج میں جاتا ہے تو وہ مطلب کہ گلنا شروع کر دیتا ہے تو جس کی وجہ سے اس سے پھر ایسی گیسز پیدا کرتے ہیں مطلب کہ نکلتی ہیں جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتے یہ گیسز سیدھے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں بھی مطلب کہ حصہ لیتی ہیں ہے نا بھائی جان تو آج کلائمیٹ چینج پوری دنیا کے لیئے ایک چیلنج بن چکا ہے ائے گرمی کا بڑھنا بے وقت بارش اور مختلف قدرتی آفات اس مسائل مطلب کہ اس مسئلے کو اور سنگین بنا رہی ہیں تو فوڈ ویسٹ تیج بھی ان مسئلے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں بھائی
بالکل باجا آپ نے بالکل درست بات فرمائی اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے شادی اور اب ہم نے جو بات کی ہمیں کیا کر کرنا چاہی شادیور داوت تیں بھی مناسب مقدار میں کھانا تیار کرنا چاہیے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ کہ بچوں ب بچوں کو بچپن سے ہی ا کھانے کی قدر اور اسرااب سے بچنے کی تعلیم دینی چاہیے اس اسکول اور میڈیا کو بھی فوڈ ویسٹیج کے خلاف آواز اٹھانی چائےے بھائی جائ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ہمارا جو اسلام ہمیں ہر قسم کے اسراب سے بچنے بچنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فضول خرچی اور ضائع کرنے والے علاق کو پسند نہیں اس لیے ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے باجہ خاص طور پروز روزی روزی کی جو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اگر ہم بالکل بالکل
تو بھائی جان مطلب کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فوڈ ویسٹیج کی وجہ کیا ہے میرے بھائی کیا ہو سکتا ہے ہیں تو سب سے پہلی وجہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اکثر ہم مطلب کہ بفٹ یا دعوت میں اتنا کھانا پلیٹ میں لے لیتے ہیں جتنا ہم کھا بھی نہیں سکتے تو دوسری وجہ ہے کہ پلاننگ کا ہونا جب لوگ شاپنگ پر جاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں بعد میں وہ استعمال نہیں ہوتی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے بولا تھا میرے م کہ ہم دو نیبر نے ہم سائے نے کیا لیا تھا بہت ساری سبزی لے لی تھی تو وہی وجہ ہو سکتی ہے تو تسری وجہ ہے کہ غیر ذمہ داری کچھ لوگ کھانے کی قدر نہیں کرتے اور اسے عام چیز سمجھ ضائع کر دیتے ہیں اور فنکشنس اور ویڈنگس ہیں شادیوں میں اکثر عزت مطلب کہ عزت اور شوق کے لیے بہت زیادہ کھانا تیار کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا کھانا پھر مطلب کہ بچ جاتا ہے جو پھر خراب ہوتا ہے اور ضائع ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ غور عمل کرنا چاہیے آپ فرمائیے کچھ
بالکل بھائی جان بالکل ہم اب دیکھیں گے بائی جان کے ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فوڈ ویسٹیج کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ عادتیں اپنانی چاہیے ہمیشہ اتنے ہی کھانا خریدنا نیوز
ہاں بھائی جات
آرام سےچا ہوا کھانا دوبارہ استعمال کرنا چاہیے یا ضرورت مند لوگوں میں میں تقسیم کر دینا چاہی ہوٹل اور ریسٹورینٹس کو بھی ایکسٹرا کھانا ا جو ہے وہ زیادہ نہیں بنانا چاہیے اتنا ہی بنانا چاہیے جتنا اتنا وہ ان کو لگے کہ اتنا نکل سکتا ہے
ہاں بھائی ہاں بھائی تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو فوڈ ویسٹیج کو مل کی جیسا کہ آپ نے بولا روکنا مشکل نہیں ہے اگر ہم سب مل کر چھوٹی چھوٹی عادتیں بدلنے تو بہت بڑا فرق آ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اتنا ہی کھانا پلیٹ میں لے لینا چاہے جتنا ہم کھا سکتے ہیں دوسرا شاپنگ سے پہلے لسٹ بنا لینی چاہے تاکہ صرف ضرورت کی چیزیں خرید م خریدی جا سکے تو اس سے بہت فائدے ہم کو مل سکتے ہیں ایک تو ہمارے پیسے بھی بچ جائے گی اور دوسرا وہ کھانا بھی بچ جائے گا مطلب کہ سڑنے سے تو بہتر ہے وہ ہم خریدے ہی نا تو تیسرا بچا ہوا کھانا صحیح طریقے سے اسٹور کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکے تو چوتھا اکثر کھانا زیادہ بچ جاتا تو اسے مطلب کہ غریبوں اور ملب کہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہے ہے نا بھائی جان
ہاں بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی آپ نے بھائی جان اگر میں کہوں گا میں آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوڈ ویسٹیج ایک سنجی دا اور عالمی مسئلہ ہے اس سے معیشیت ماحول اور انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے اگر ہم سب مل کر اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرے ضرورت کے مطابق کھانا استعمال کرے اور بچا ہوا کھانا ضائع کرنے سے بجائے کسی ضرورت مند تک پہنچائے تو اس مسئلے کو کافی حد تک کام کیا جا سکتا ہے آپ
ہاں بلے ہاں بائی چانس تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں اسکول جو ہوتے ہیں نا مدرسے مطلب کہ مدرسے بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کو چھوٹی عمر سے کھانے کی اہمیت سکھانی چاہیے جب بچے سیکھیں گے کہ اللہ کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے تو وہ اسی ضائع کرنے سے بچیں گے مطلب کہ بچائیں گے تو والدین بھی اپنے بچوں کو ہی تعلیم دے سکتے ہیں کہ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لے لے جتنا مطلب کہ وہ کھا سکے تو اچھی عادت ہے بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مطلب کہ دانہ اگانے کے پیچھے کسان کی محنت ہوتی ہے جب ہم کھانا ضائع کرتے ہیں تو ہم اس محنت کی قدر نہیں کرتے ہیں نا بھائی جان تو اسلام بھی ہمیں م اصراف یعنی فضول خرچی سے مل کہ منع کرتی ہے تو ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے مطلب کہ سمجھداری سے استعمال کرنا چاہے بھائی جان تو آخر میں میں بس بھائی جان یہی کہنا چاہوں گا کہ آج مطلب کہ فوڈ ویسٹیج صرف ایک مطلب کہ فردی مسئلہ نہیں ہے بلکہ سمجھ مل کہ سماج اور قومی مسئلہ بھی ہے تو اس کے حال کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہو چاہ ہے نا تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا امید ہے کہ آگے بھی بات ہی ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظ